و
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور
بالکل وھائی جین سب خیریت آپ سنایں
تو آج ہم بات کریں گے اس میں کردار اور میں دیتا ہوں پر اتار
جی جی کیا کہہ رہے تھے جناب
تو آ آج ہم اپنی جوان کی بضاغت اور بلاغت کے ساتھ ایک ایسیے موت پر روحانی اور عملی موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو ترشنے اس کے مقدر کے سوارنے اور زمین کی پستوں سے اٹھا کرگر کامیابی کےت پر بلند کرنے کا جامن ہے اور سعور کیز محفل میں آپ کو دے دیجے سال
بالکلالک یعنی کہ مطلب آج م یہ سان تو آج ہمیں اسی ن سرت میں ک دور میںئے اور حیااتی مودی ہے جو انسانی زندگی کو شبور رول کانا ہے اور ہماری اس تفصیلی گتی میں کریں گےی بارے میں تو اک
تو آ کیا ہے کہ فلسفہ اور داناؤ کا جو ہے ا اجلی ہے کہ انسان اپنی آتوں کا مجمہ ہے ہم انی کا دیتے ہیں اور چنتے ہیں مگر بعد میں ہماری ہماری عادتیں ہمارا مقدم طے کرتی ہیں افسوس کی یہ بات ہے کہ آج کا انسان تویت اور سہلیت پندی اپنے اتبار اور عادتوں کے تئی عد گا بنا ہے دو لوگ بھول چکے ہیں کہ ایک شی نے کہا تھا انسان کو ان ایک کامل بنا سکتی ہے اور اور ایک آدمی س بری عادت ہے پورے وزود کو گوال کی گڑی میں دکل رتی ہے اس ناازک سورت ہال پ وہ اب دان
جی بالکل بالکل بالکل تو حقیقت پسند ہے اور بے شخ تو آجات ہے کہ عادت دراصل ہماری باتین کاب غور اجت عمل ہے جو مستقل دہرائے جانے کے کے سبب ہماری جس کا لازمی حصہ بن جاتا ہے کسی ط سمندران نے کےقو پروایا تھا کہ ایک پل کا بیج وہ عادت کی فصل کاٹو عادت کا بیج وہ کردار کی فصل کاٹو اور کردار کا بیج وہ تقدیر کی فصل پاؤ تو اسی نفسیت پائی گ دیی اور ہماری جسمانی توانائی اور ہماری سار آتیت ان تمام چیزوں کا دارمدار اس بات پہ ہے کہ ہمارے سبو روز کا معلوم کیسے ہے کیسا ہے تو اسی بارے میں آج ہم تبصیلی سے پیش کریں گے تو وقت کی پابندی اور صبح کے جی کے بارے میں کیا خیالات ہے
جی جی تو اگر ہم ا تاریخ کے جرفوں سے ان اقوام اور اخاص کا مظاہدہ کریں جنہوں نے دنیا پر امر نق چھوڑے ہیں تو ان میں وق کی پابندی اور صبح تیزی کی عادت مرکزی طور پر نظر آتی ہے اس عادت کی تاثیر اتنی پرسر کیوں ہے
بالکل تو یعنی کہ جو رکتی پابندی دراصل کائنات کے نظام کی پاس جاریی ہے سہے اپنے وقت پر طلو ہوتا ہے جان تاری اپنی میاد پر گردش کرتی ہیں جب انسان سب کے جی کو اپنا سیا بناتا ہے تو وہ نسیم و صہ کی پا کی دوا سے اپنی روح کو سیراب کرتا ہے صبح جو وقت ہوتا ہے وہ ا شہر کا وقت ہوتا ہے جس میں جو ہے سب سے زیادہ پرسکون اور تبصیلی سے پیش آتا ہے جو سخص وقت پرندگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے ا تو وقت کی پابندی انسان کو مزاج کو نب و جبت پیدا کرتی ہے جو ہر کامیابی کی کلی ب چاابی ہے تو اس نے گفتگو اور سیر بیان کے
ج ایک اور بہت تو ابھی آادت ہے اس میں ایک و یع بات کرنے کا چلیقا اور سھی بیانی آج کے دور میں ہاں لسا کلف اور نفرت عام ہو چکی ہے تو ہاں اس عدت کا ہونا کتنا ضروری ہے آ آپ بتائیے نہیں کچھ ہاں
ج بالکل تو یہی ہے کہ جو کیا پاکیزہ آپ نے لطانی اٹھایا ہے ہاں مطلب دراصل انسان کے دل اور ذہن کا تجرمان اس نے گپتگو اور مردم رفتار مت بازو کے ساتھ بات کرنا ایک ایسا لاجواب عادت ہے جو دشمن کو بھی عجیب دوست بنا دیتی ہے ہمارے اخلاق کا معیار ہماری گفتگو کے ساتھ طے ہوتا ہے جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہ بھی جو وہاں پتن م لال اورنجی س سے محفوظ میٹھے الفاظ کا استعمال کرنا ایک سد کا پنیہ ہے جو ا موسارے میں اما وسطی کی فجا قائم کرتا ہے تو اس کے بارے میں کے یہ انتکمات ا تو ویڈیو ڈیلیٹ ڈی کے بارے میں کیا تھا
جی بو ا آپ نے بالکل درش فرمایا آپ نے بہت آگے کا بات کہی ہے اور آپ ا ا اچھی بہت زیادہ ا تلیف نکطہ اٹھانا ہے عورت اکثر دیکھا گیا ہے بھائی جان کہ لوگ جو ایک دوس نہیں آ دو چار دز گلی ا آادت چن لیتے ہیں جیسےات مطالعہ یا کرے شروع کر دیتے ہیں ا میں پھر کاہلی کا کیا رو کر سے خیر بات کہ دیپ عادتوں میں استکام اور مستقل مفاذ پیدا کرنے کا ا کیا سائنسی نفس چلتا ہے
جی بالکل بالکل اپ نے بالکل صحیح فرمایا جناب تو مطلب اس کا مطلب یہ ہمارا دماغ جو ہے اجب چالک ہوتا ہے وہ اس کام کی طرف بھاگ تا ہے جیسا فورن تووری پر ل ملے جب ہم نئی نیک عادت کا آغاز کرتے ہیں تو دماغ کو روز روز کرتا ہے جدید نفس کہتی ہے کہ کسی عادت کو پانے کے لیے ہمیں کم سے کم کسی چار ساٹھ دنوں کی براابرتی ضروری ہوتی ہے اور اسے ہم جین پگڈنڈی کہتے ہیں شروعات میں جو ہے پگنڈی تنگ ہوتی ہے مگر ہم ا اجم و مسمت کی ا صادر روجانا بنا ناگا کے امل کو دہراتے ہیں تو پگ ڈنڈی ا خشادہ ا سہارا بن جاتی ہے پھر وہ عادت بوجھ نہیں لگتی بلکہ ا وجود کا بے سک تا حصہ بن جاتی ہے تو مت لائق کطب یعنی زندگی کی غذا کے بارے پہ کیا خیالات ہیں جناب
جی جی تو ا اپنے بالکل درست کہا اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت آج کے اس ریلس اور سوشل میڈیا کے دور میں دم توڑ رہی ہے ذہن کے ارتقاء کے لیے مطالعے کی عادت کتنی اہمیت رکھتی ہے
بالکل یعنی مطالعے کی عادت ان کے کدا تعلق ہونا دراصل جین کو بنجر جیسا ا کرنے جیسا ہے یعنی جس طرح جسم کو توبانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ا دماغ کو روشن کرنے کے لیے متعلق ہو تو ضرور ہوتی ہے کتنی صدیوں سے ا علمو ا کے موت کا نچوڑ ہے کہ ہاں جو شخص میں آدھا گھنٹہ عمدہ کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے اس کی سوچ کا جدارا وسیع ہو جاتا ہے بری عادتوں کا قلم ہ کماں اور نہیں آ رہتا کہ آغاز اس کے بارے میں کیا
جی ا بالکل اور کیا ہے کہ آپ کی ان باتوں نے ا دل کا استحکام بخشا ہے آئیے اب ہمارے زمین کے لیے کچھ ایسی عملی طریقے پیش کرے ہیں جن سے وہ اپنی پرانی اور مجید عادتوں ختم کر سکیں اور نئی عادتوں کا چراغ روشن کر سکیں
بالکل بالکل یانی کہ ہاں بالکل اپ نے وجہ درست فرمایا یعنی کہ ایسی کچھ لازمی عادتیں ہیں کہ تجربی انقلاب کبھی بھی ایک ہی دن میں مکمل تبدیلی کوشش نہ کریں اگر صبح اٹھنے کی عادت ڈالنی ہے تو میں پندرہ منٹ پہلے اٹھنے کا آغاز کرے ہیں یہاں تبدیلی تدلی کی تبدیلی بوجھ پر دماغ پر بوجھ نہیں بنتی اور ہے رکات کی تبدیلی ہر عادت کے پیچھے موبائل ہاں یہیں ایک ٹریگر ہوتا ہے ی اگر آپ کو موبائل فضول استعمال کی بری آدت ہے تو پردش یا سوتے سم میں اپنے سے دور رکھے ہیں یعنی عشق کے بع آتی خداتم آادھی رو جانا آج کو سونے سے کل اپنی یاد احتیااب کرے ہیں پھر ڈائری میں لکھے ہیں کہ آپ اگے دن کیا کرنا ہے تو یہ اب کی سنجیدہ آتا ہے اس کے بارے میں کو کیا خیال آتا ہے
جی جی اور ایک یہ بھی ہے کہ ا سادت اور اچھی ست یاد رکھے جیسے کہ سحبت ہوگی ویسے ہی عادت پروان چلے گی صاحب علم باد مستقمل مزاج افراد اور محفل کے اختیار کریں اور ان کی کوب اور رابطہ رابطہ میں بزود سر سائلنٹ ہو جائے گی اور تو دیکھیے کی ا آج کی ہماری اس اجا تب اور رو پرور گپت کا لب لباؤ ہے یہ اور نچوڑ آ کے نچوڑ کی عادت ہے یہ حسینہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازاروں میں بک بلکہ یہ ہمارے ارادہ اور ہماری اپنی ریاضت کا ساہکار ہے تو آج آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا
خدافش
جی خد